ہیلو وعلیکم السلام ائی جانا اور
اور بتائیے نا سب
جی بھائی جان سب کھی ہے تھ اپنا بتائیے
آپ کے ا امی ا ب جان سب خھریے تھے
جی بھائی جان اامی ابو جان سب خیریت ہے آپنا بتائیے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارا بھی سب خیریت ہے
اور بتائیے کھانا وانا کا لیے بھائی جان
ہاں بھائی جت خالی ہے
کیا کیا کھائے ہیں بھیا
ہاںیں روٹی سبزی بھائی جان
آپ اب خود سے بنایا کہ امی جان بنائیے
ممی جان بنائی ہے
ویسے آپ آپ نہیں بناتے ہیں آپ کو نہیں آتا ہے کھانا بنانا
آتی ہے بھائی جان لیکن ہم نہیں بناتے ہیں امی جان گھر پہ نہیں رہتی ہے تو ہم بناتے ہیں
اچھا ویسے برتن مانج لیتے ہیں بھائی
ہاں
چلیے کافی خوشی ملی آپ کو تو سب چیز آتا ہے ویسے روٹ جی ہم بھی مانج لیتے ہیں ا جان کا تھوڑا نہیں اممی جان رہ نہیں رہتی ہے تو میرا بھی وہی حال ہے اور بتائیے نا بھائی جان مطلب روٹی بنا لیتے
ہ نہیں بھائی اتنا اچھا سے نہیں آتا بنانے روٹی
جی ہمم تو بھ جان ہم تو بھ جن کھانا میں بھی سب چیز بنا لیتے ہیں اور روٹی بھی کافی اچھے سے گول گول بنا لیتے ہیں بھ جن
چلیے اچھی بات ہے اور کھانسی کا بنا لیتے
جی بھائی جان کھاسی کا کھسی بھی بنا لیتے ہیں مرغی بھی بنا لیتے ہیں
ہم کر رہے ہیں چوستتا کائے کہ نہیں بھائی خسی کا
وہ سب کھاتے ہیں بھجن اس میں کھایا جاتا ہے نا سب چیز کھایا جاتا ہے اس کا اور بتائیے آپ کھائے ہیں کہ نہیں آپ کھائیں کہ نہیں
ہیلو
آپ کھائیں کہ نہیں بھائی جان
ہم کھائے ہیں بھجی نے
ہاں تو ہم بھی کھائے ہیں بھ جن کافی اچھا لگتا ہے اور بتائیے ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
موسم موسم تو اچھا ہے آپ کے یہاں کیسا ہے
جی بھائی جان ادھر بھی موسم مطلب تھوڑا گرمی ہے بھائی جان کیسے اچھا بول رہے ہیں آپ آج تو ہوا بھی نہیں بہ رہی ہے شانت
ارے کیسے بات کر رہے ہیں آپ ہم تو چھت پہ بہت ٹنڈی ٹھنڈی ہا بہ رہی ہے اور سکون کے
بھائی جان
ارے بھائی جان آپ تو گھر میں ہوں گے تو کہاں سے وہ لگے گی
ہم بھی باہار ہی ہے بھائی جان گرمی آج ہے دھوپ اگی تھی نا بھائی جان اسی لیے
ہاں بھائی جان ہوگی تھی گرمی بھی تھییک تھوڑی ماترا میں
جی تھوڑے دیر مطلب اور کال تو بارش ہونے والی ہے تو گرمی دب جائے گی پھر بھی
ہاں ج بارش ہو رہی ہے تو گرمی تھوڑا کم ہو گئی ہے
جی بھائی جان نہیں تو گرمی ابھی تک بہت بڑھ گئی جاتی بھائی ج
ہاں سی ک م تو گ ایک دم پ رہی تھیک کیا حالت خراب کر دے رہا تھا
ویسے بھائی جان آم لیچی کا سیزن چل رہا ہے تو آم لیچی کھائےیں کہ نہیں بھائی جن
ہاں آ سے ہاں ہے
ا آم آپ کو مطلب آم میں سب سے اچھا آم کون سا لگتا ہے بھ
ہمیں تو سب سے اچھا یہ مالد آم لگتا ہے بچوک لگتا ہے داردہ یہی سب
سب لگتا ہے اچھا ن سیدھا بو سب اچھا لگتا ہے
سب نہیں رہتا ہے یہی کچھ آم ہے
ہم کو تو بھائی بھائی جان سب سے آم میں خراب لگتا ہے بھائی جان ڈالم جو ڈالمہم ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے ہم کو اچھا لگتا ہے بیجو زردہ اور مالدی یہی ہم کو اچھا لگتا ہے
چلیے
اور بتائیے بھن لیچی کھائےیں کہ نہیں
ہاں بھائی جان کائے بول تو کچھ دن پہلے کائے تھے
لیچی کا سواد کیسا تھا لجیذ تھا یار
ہاں بھائی ج ٹھیک ہی تھاال جیسے ہوتا ہے نہیں کچھ کسی اس میں کھٹا لگتا ہے کچھ میٹ لگتا ہے ہو کچھ تیار ہو جائے تیار ہو گیا ہوتا ہے کچھ تیار نہیں ہوا ہوتا ہے
جی ویسے لیکن آج پیزا کھا کر کافی مطلب لذیذ تھا پیزا نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان
دل خوش ہو گیا ہے پھر بھائی جان اگلا بار آے گا تو کھ جائے گا کیا بھائی ج
ہاں بھائی جان ضرور
جی بہت اچھا مطلب لگا ہے کھا کر
آپ کی یہ اچھا والا خریدیے خریدیں گے کیا بھائی جان
جی بھائی جناب کی حات سال جی اور بتائیے چھوٹے نواب کیسے ہیں
چھوٹی نواب ناراض ہیں ہم سے کونے نہیں اٹھا رہے ہیں
ہاں ہم سے بھی بھائی جان ناراض ہے میرا بھی فون نہیں اٹھا رہا ہے
نہ فون اٹھا رہے ہیں نہ وہ میسج کا رپلائی اھی جواب دے رہے ہیں
جی
لگتا ہے چھوٹے نام آپ س بولی ولی سنے کس کے جان سے تو سنے ہوں گے ہم کو تو لگتا ہے ج ابو جان سے بھی سنے ہیں اسی لیے فون وون نہیں اٹھ رہا ہے
جی اچھا جانے دی ان کا وہ بیٹا ہے ان کا اور بتائیے بھائی جان پڑھائی آپ کا کیسے چل رہا ہے
ہاں وہاں پائی سب خیریت سے چل رہا ہے آپ بتائیے نا آپ کا کیسا چل رہا ہے
میرا تو بہت خراب چل رہا ہے کیا ہوتا ہے
خراب چل رہا ہے
جی بھائی جن پڑھائی ابھی نہیں ہو پا رہا ہے اور بتائیے عید کیسا وتیت ہوا ہے بھائی جن
ایید ایید تو مطلب بہت ہی بکریج نہ کئیے بھائی جان
ہاں بقرید وہیں بقرریید کیسے سے وتیت ہوئے
تو کافی اچھا گزرا ہے بھائی جن آ کا کیسا گزرا ہے
جی بھائی جن میرا بھی کافی اچھا بقرعید گزرا ہے بھائی جن پتا ہے اس دن کیا کیا بنا تھا
اس دن بڑا اھا سوئیا بنی تھین
نہیں بھ جن میرے میرے گھر بنا تھا
ہاں
سیوئیا کھیر بنی تھی پھر سبزی میں بنی تھی پنیر کا سبزی تھا آلو کا تھا پھر اس میں چنا تھا اور پھر بھائی جان بھائی جان لوگ لائے تھے تو کھانسی تھا پھر م مرغی تھی پھر ا مچھلی تھی یہی سب تھی پورے خاندان لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائے تھے سمجھے بھائی جان
ہاں بھائی جان
جی کافی لذیذ لگ رہی تھی بھ جن کھانا مطلب دل خوش ہو گیا تھا کھا کر خاندان لوگ کے ساتھ اور بتائیے نا آپ وہ ویسے مطلب کیا کیا بناائے تھے بھائی جان بقرید کے دن
ہمارے گھر پ تو سوئیاں بنی تھی کر پوری تھی سبزی بنی تھی اور بنی تھی مٹن بنی تھی چکن بنی تھی کھانسی کا چکن مرغی کا چکن یہ سب بنی تھی
کھانسی کا
بھی بنی تھی
اچھا کھانسی کا بریانی اور مرغی کا بریانی
نہیں بھائی جان بریانی تو مرغی کے بنی تھی
بائی جان تو چکن تو مرغی کو کہا جاتا ہے
ارے بھائی جان تم کیا کر رہے ہیں
تو بولے ہیں آپ پت ہے آپ کیا بولے ہیں کھانسی کا چکن اور مرغی کا چکن ارے بھائی جان کیا بول دیا بھ جن ویسے آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں بھ جان ہ
ہ ہم تو آپ سب چیز بنا لیتے ہیں
ویسے مطلب کیا کیا مطلب بتائیے نا
ہم چاول بھی نہیں بنا پاتے ہیں سبزی تو اور بھی نہیں آتی ہوتا ہے اچھا سے اور دال تو جر ہی دیتے ہیں
ہ ہو آپ کو مطلب اچھے سے انوبو نہیں ہے کھانا بنانے کا نہیں بھائی
نہیں ہو
ویسے اپ کہیں باہر ہو اور کبھی اکیلے میں گئے ہیں کہ نہیں بھجن
ہاں یہ ہے
تو خود سے کھانا بنانا پڑتا ہوگا
نہیں بھائیین ہم مطلب کچھ دن کے لیے گئے ہیں ایک ہی بار تو گئے ہیں ممبئی
جی ویسے بھائی جان ادھر پیڑ پودے آپ لگائے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی نہیں لائے ہیں
کیوں بائی جان
اچھا نہیں لگتا لگانا
ہاں چلیے اچھی بات ہے ہم تو بھ جن لگائےیں جی بھ جان ہم لگائے ہیں دو آم کا دو ایک لیچی کا ہے اور دو کٹال کا بھی ہے کٹال تو بڑا بڑا ہو گیا ہے ایک پیچھے والے چھیتر میں اور ایک آگے ہیں وہ بھی پڑے گا ایک سال میں بھائی جن فھل دینے لگے گا اور پھر ایک نیمبو کا ہے پھر دو پپیتے کا ہے بھائیجن دو پپیتے کا ہے اس کے بعد کیلے کا بھی ہے دو پھر تین امرود کا پودا ہے ایک انجیر کا پودے یہی سب ہے بھائی گولر نہیں ہوتا ہے اسی کو اننجیر بولتے ہیں اس کا کرنا ہے
چلیے اچھی بات ہے اپ کافی پیڑ پودے سے لگاؤ رکھتے ہیں نہیں
جی بھائی جان لگاؤ رکھنا بھی چاہیے کیونکہ پیڑ پودے ہے تو پیڑ پودے ہے تبھی جیون ہے بھائی جان
کوول لگا رکھنا چاہیے
جی پیڑ پودے ہیں تبھی ہم لوگ جیوت ہیں
ہاں بھائی ہم کیا کریں اس دھرتی پر ہر منوشی کو پیڑ پودے سے لگاؤ رہنا چاہیے سوائے ہمر چھوڑ کے
بولے آپ آدمی تھوڑی نا
ہاں بھائی ہم آجج پ نہیں
اور بتائیے بھ جان پھول وول لگائے کہ نہیں
بتائے نہیں ہمیں تو یہ سب پہلے پودے سے الرجی ہم نہیں لگاتے ہیں
او اور بتائیے بھائی جان آپ کا مطلب پڑھائی کیسا چل رہا ہے ویسے کتاب اتاب
پڑھائی پڑھائی تو مطلب چل ہی کہ رہا ہے پتا ہے نہیں یہ س ایک د ہم ٹوپے نکل جائیں گے اتنا پڑھائی کر رہے ہیں ہم
جی اور بولے ہیں بھائی جان دھوپ میں امی ابو جان کو مت نکلنے دیجیے گا اور ان کا خیال رکھیے گا سمجھے
ہاں بھائی ج
چلیے بھائی جان ٹھیک ہے آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی امی جان ابو جان کو میرا سلام کریے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ